الل علیکم وعلیکم السلام
جی جی بس شکر اللہ ہاں آپ ٹھیک ہیں گھر پہ سب ٹھیک ہے
اللہ کابس سب
جی جی اللہ جی سب سب سب بڑھیا جی جی سب بڑھیا مجھے لگتا ہے انہوں نے ابھی یہ ٹھیک نہیں کیا ہے کیونکہ کل والا جو ہمارا وہ پریشانی تھی وہ پریشانی پھر سے ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا اچھے سے ویسے ہی کریے گا تو چلتا جائے گا دیکھیں کہ کہاں پہنچتے ہیں جی جی جی جی جی جی تو بتائیے کیا کر رہے تھے آپ آج دن بھر جی جی جی ہاں کچھ نہیں میں صبح اٹھی تھی پھر میں پی پ اس بعد میں ذرا دیر سے جاگی جی دیر سے نہیں جاگی تھی دیر سے واپس ت
مطلب میں ویسی نہیں میری بہت گہری نہیں کہ رہے تھے
نہیں تیک جاگ رہے تھے
بارش ہو رہی تھی بجلی کڑک رہی تھی تو مجھے وہ آواز سنائی دے رہی تھی مطلب میں
سل تھڑی تھڑی جی ہ جب آپ نے مجھے یہ کیا ال جی جی تو میں نے آپ کو تو جگہ تو نہیں دیا کہ آپ کو اٹھنا ہی تھا اس کے لیے
نہیں مطلب مجھے اٹھنا ہی تھا
مطلب مجھے اٹھنا ہی تھا مجھے پ تھا کتنی دیر ہو گئی ہےج ج ج جی اچھی بات ہے کہ آپ نے آرام ہی کیا تھا بہت سا محنت آپ نے بہت پرسوں کی تھی تو اب بہت ہی مصروف رہی ت تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑی اچھی نیند بھی آئی ہوگی ج آپ
جی جی
جی جی
تو اگر شام کو شام
ہیں نا تو
ہم کو تو میں سوچو صبح پھر واپس سے اٹ اھی مجھے لگتا ہے میں لگ بھگ سوا چار اٹھی پھر مجھے لگتا ہے وہ باہر سے پورا اجالا ہوا
پورا اجالا ہو گیا تھا سب میں واپس کوئی جی جی تب تب تک اب کیا کر رہی تھی اس مطلب اس وقت کے دوران کولسو جی جی جی بڑھیا بڑھیا
میں آ کے پھر میں نے سوچا چھوڑو
بیٹھ ت توھر مناس مٹا چھوڑو جی جی اچھا اچھا بہت بڑھیا کیا تو میرا بھی تو جی میرا بھی تو میرا بھی تو تو یہی رہا کہ میں کل جب سونے والا ہی تھا تو میں پھر ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو میں پھر میں ایک مووی کو دیک رہا تھا تو پھر میں ایسے ہی دیکھ دیکھتے میں نے کہا کہ میں سو جاؤں گا تو پھر میں نے جب اپنا وہ فون چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مجھے ایک نئے نئے پرچے مل چکے ہیں تو میں نے پھر اس وقت مجھے لگتا ہے دو بج کر پچیس منٹ ہو چکے تھے تو میں نے پھر مجھے لگتا ہے ا ایک ا تین بج کر دس منٹ تک میں نے وہ نئے پرچے کی تیاری کی اور دو سو ڈھائی سو نئے پرچے میں نے ختم کر دیے تو پھر مجھے لگا اس سے بہت تھی تنگ آ گیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا مجھے جو استاد مجھے اس کا کوئی سلا نہیں دے رہا ہے ویسا سلا نہیں دے رہا ہے جو جیسا صلاح دینا چاہیے تھا کیونکہ تو اسی اسی وجہ سے مجھے جو پرانا استاد ہے جو میں استاد پہ ہوں تو اس اس استاد کا مجھے لگا کہ وہ استاد بہت ہی اچھے ہیں تو استاد کے ساتھ ہی مجھے آپ اپنا کاروبار کرنا چاہیے مجھے اپنے پرچے دینے چاہیے جی تو اسی کی وجہ سے پھر جی تو اسی کی وجہ سے پھر تو ہاں تو اسی کی وجہ سے پھر میں نے پھر وہ اسی وقت سوا تین تین بجے تو میں اس وقت سو گیا پھر صبح آٹھ ساڑھے آٹھ کہ م میں اوڈ گیا واپس تو مجھے گھر والوں نہیں اٹھایا پتا نہیں کیوں اٹھایا پھر بھی میں بیٹھ ہی بیٹھا ہی تھا تو تب سے میں تھوڑا تھوڑا پرچے کی تیاری صبح سے کر رہا ہوں تھوڑا میں نے پانچ سو ساھے ساڑھے پانچ سو پرچے ختم کر چکا ہوں کیونک کرنے کو تو کچھ نہیں تھا اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو مگر کرتے نہیں ہے تو پھر اسی بات سے ابھی میں نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو میرا دوست مجے م
مطلب
جی تو کیا کہہ رہی ہیں آپ
جیک یہ دیر سے
تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ دیر سے سونے والی عادت اچھی نہیں ہے اس سے آپ کی صحت ہے بت خراب ہو جاتی جی جی مطلب یہ بہت بہت بری عدت ہے کیونکہ آپ دیر سے سوتے ہیں پھرب دیر سے اٹھ ج ہے اگر پوری نیند نہیں
لن آپ کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا
جی جی جی جو میرا پچھلا جو ہفتہ جی جی جی جی جی جی جی بڑھیا بڑھیا
ہے جو بنی ہوئی ہے
ہاں میرا جو پچھلا ہفتہ تھا تو اس میں تو میرا وہ اچھا میرا ایک دو ہفتے سے اچھا میرا سونے کا وقت رہا تھا تو مگر یہ جو ہمارے تین بچے ایک ساتھ آ گئے تو اس نے میرا پورا بیڑا غر کر دیا اور میرا جو سونے کا وقت ہے سارا بگاڑیا یا دو ہفتوں کی محنت تین ہفت کی محنت پہ پانی پھیر دیا سب کچھ تو اب واپس ان شاء اللہ کوشش کریں گ واپس اسی طرز عمل پہ آ جائے بہت غط عادت ہے جی کو مقرر وقتے جی جی تاری کا مقرر وقت جی اور اپنے وقت س کر اٹا کری بات
ل کر نیند کا وقت
جی بہت بہت اثر ڈالتی ہے جی بہت بڑھیا بات ہے کر رہے ہیں
کسی چیز پہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں
ت بڑھیا جی بہت
ہاں شہریوں کے خود پہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ آپ عمر کی
جی
یہ جس پڑاؤ پہ ہے مجھے لگتا
جی
س جو آپ بنائیں گے نا جو آپ کی عادت اس وقت
نا جو آپ
قائم ہے کی اس کے بعد آپ بہت محنت کریں گے نا کہ عادت بن جائے عادت نہیں جی جی
جی جی جی
تورا دوسروں کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کیسا جی مجھے لگتا ہے
جی مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ کی غط ہے چیز
سھ سکتے ہوتا ہے اسی بات پہ مجھے اشار یاد آ ہے ایک شاعر لکھتے ہیں کہ کون سیکھا ہے
ج سھا ہے شار کہتا ہے کہ کون سیکھا ہے بازو سے سب میں کھا جی واہ واہ واہ واہ جی آپ تو وہ لیکھک بن گئے گ تو آپ تو آپ میں تو علم کا سمندر موجود ہے تو اس سمندر میں ڈبکی کب لگانے دیں گے آپ ہمیں ہمیں بھی اپنے اس سمندر سے بتا دیجے غلطیاں بہت جی جی جی جی ب نے بہت غطیوں سے سیکھ
ہماں میں کوشش کو کرتی ہوں کر سکتی ہوں کوئی اچھی بات کہہ سکتی
جی جی بہت بڑھیا جی جی جی بہت آپ بہت بڑھیا
اسکول میں اس استاد تھے
اسلامیہتا استاد کے م اسلامت تھے تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے جب آپ لوگ یہاں سے نکلو گے نا نیحت کاتا ج لیکن یہ چیز ابھی سمج نہیں آئے گی جب
سمجھ آئے ب تھی پھر جا کے مجھے سمجھ آیا وہ احساس ہوا کہ سچ میں
کی ضرورت جی وہ اسکول کا وقت ہی الگ تھا جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا بات ہے
بنا بالکل بالکل ہاں بہت خوب
جیب جی اس وقت کو ہم ترستے ہیں کہ وہ مخ کاش وپ واپس آ جائے اور وقت کا تو یہ اصول ہے کہ کہ جو وقت چلا گیا وہ چلا گیا چاہے آپ نے وہ وقت صحیح گزارا یا غلط گزارا وہ تو آپ کی وہ اسی وقت
ہاں جی جی شاعر کہتے ہیں نا کہ گھر
جائےے ج جی واہ واہ و کیا آپ کیا ہی آج عمدہ باتیں کر رہے ہیں جی آج تو آپ شاعروں کے شار بن چکے ہیں جی جی ایک یہ تو مطلب آپ کی واہ واہ واہ کیا آپ کی تو تعریف جی جی گر جی گر ر آپ نے کبھی گر نہیں کیا جی بہت بہت بڑیاپ بہت ہی عمدہ باد ہے ایک کر رہے ہیں جی جی ہ ہاں وہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اتنی بھی کچھ کچ خاص پر تھوڑا آپ تعریف تو سن لیجیے جی تاری
نہیں نہیں بس شکریہ شکریہ میں ش
اپنے
شم آ جاتے تو مجھے شر میں آ جاتی اپنی تعریف
رم جیت جیت جیت ہاں جی تو پھر ٹھیک بات ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی بہت ہی عمدہ بات ہے اور آپ کو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی مجھے جب اپنی ااں کو لے کر جو ابھی مجھے اس کے پاس اپنے حکیم کے پاس جانا ہے تو اگر میں میں نے ہی اس کوے لے لیا وہاں حکیم کے پس تو اتنے ٹائم توک میں کیا کروں گا تو پھر میں آپ کے پاس ہی جی جی وہی جی میں وہی کہنے والا تھا کہ اگر میں وہاں پر تو سیدھا میں وہی آؤں گا پھر بائی پر ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے جی جی جی وہ بھی اچھی بات ہے اور آج کلا بارش اور موسم بھی بہت ہی اچھا ہو رہا ہے جی جی جی بہت ہی اچھا اچھا ہوا ہے تو پھر ہم ایک ساتھ ایک ساتھ ہاں جی جی کاتظار کر جی بہت ہی بڑھیا بہت ہی بڑھیا اور ہم ایک ساتھ کھیلیں گے وہاں پر ج جو آگے بھی ہو رہا ہے تو یہی بات ہوتی رہیں گی اور مجھے آپ بتائی گے کہ کیا چل رہا ہے زندگی میں جی جی
ایسا خوص نہیں چل رہا ہے
خاش
چال متب جی ابھی تو فی الحالال میں گھر تھا آج کل بھی نہیں جانا ہے مجھے مجھے لگتا منگلوار
لا کے جانا ہےا جی تو منگلوار کو جانا پڑے گا ہاں تو ٹھیک ہے آپ کا وہاں سے بھی کوئی ابھی اطلاع نہیں ہوئی ہے آپ کو مطلب کہ وہاں سے آپ کو آنا ہے نہیں
نہیں وہاں سے کوئی جواب نہیں
بہر ہاں تو میں ہاں میں آپ کو مجھے آپ کو یہی بولنا بول گیا تھا ہاں انشاء اللہ تو مجھے آپ کو یہ بولنا بھول گیا کہ جو آپ نے بولا تھا کہ شاید آپ نے لی الف کچھ ایسا ہی نام بولا تھا اس اپنے دفتر کا
جی جی جی جی جی ہوں
تو میں وہیں سے میں نے اپنے اس اس کو اپنے دوست کو بولا تھا کہ تو وہاں پر وہ آئی ایل ایس نام سے ایک ایک یہ ہے جگہ ہے ی جہاں آپ کو جہاں ان کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ جی آئی ایل ایس وہاں پر ہے ایک جگہ وہی پری جات
پتاہ ہے مجھے اچھے سے پتاہ ہے وہاں پہ بھی ہے ادھر ایک ہے ایک ہے ادھر لال چوک میں شاید
جی تو شاید وہی اسی سائڈ سے ہے وہ والا ایک حسہ تو
کیسے زد
جی وہت تو اپنی اسکوٹی پہ جاتا ہے وہاں پر ان کا تو مطلب یہاں سے دور ہی سفر ہے تو وہ کہاں سے ہرد دن جانا ہوتا ہے ان کو دس بجے سے ب ایک بجے تک تو وہ کہاں سے وہ سفر نکالے گا ویسے تو بات
ہاں وہ تو ہے
جی جی آپ کے لیے تو وہ سفر دور ہی ہو جائے جائے گا پر آپ دیک آپ آپ مشورہ کیا کیا کہ مطلب جائیں گے کیسے آئیں گے کیسے اگر وہاں سے جواب اچھا آیا
ہاں میں تو جا رہی ہوں میں تو
ہاں ہ میں
جب جواب آئے تو پھر وہ آگے کی چیزیں دیکھیھی جائیں گی وہ تو
تو کیا ان نے بولا کہ مطلب جواب کب تک آئے گا یا پھر کیونکہ بہت دن ہو چکے ہیں جی جی
نہیں بہت دن کہاں ہوئے ہیں
نہیں بہت
ایک دو دن ہی ہوئے ہیں آج تو آپ کیا کہے تو اس وقت تو نہیں آج کے دن تو چھٹی ہوتی آج اور کل
جی جی جی ہاں کوئی نہیں آپ ان کی انتظار میں رہی تو ان شاء اللہ وہاں سے جواب ہے وہ اچھا ہی آئے گا
چلیے ٹھیک ہے دعا کیجیے گا
جی جی تھوڑا آ ہم رہیں گے کیونکہ ہم جو امتحان ہے پر چا جو پورا وقت ہے وہ پورا استعمال کر کے رہیں گے اللہ حافظ جی جی جی جی ہاں بڑھیا بڑھیا بہت بات اچھی کی آپ نے
ا
ج تو پرچا جب تک استاد خود نہیں لے جائے گا اب تو پرچے کو دینے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے جی
مجھے لگتا ہے دینا ہی چاہیے خود
دیجیے
ہی دینا یہ خود پھاڑ لے
ہاں توھر توھر تو پرچہ دے دیجیے است کو پرچا دیجیے دی